ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آواز آ رہی آپ کی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی بہن آپ کی فیملی اب جس کی بات ہے اس کو بننا ہی پڑے گا تو اس کا مائنڈ سیٹ ہی ہاں تو باجی آج ہی میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جیسے کہ میں آج گھومنے گیا تھا تو ندی کنارے مطل جیسے ندی ڈیم وغیرہ ہوتے ہیں تین سو روپے آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز ہاں تو وہاں پہ میں کیا تھوڑا گھومنے گیا تھا اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی تھوڑا نظارہ دکھے آتے اچھا سا شام کا ٹائم تھا تو وہاں پہ گئے تو باجی پانی میں جگہ جگہ پہ پولیتھین وغیرہ کچرے کچھ دوائیا کچھ الگ الگ پرکار کی چیزیں جیسے کیمیکل کی ہوتی ہے نا وہ ایکسپائر وسپائر ہوتی ہے بہت ساری تو وہ کیا انہوں نے پھینک رکھی تھی پانی کے اندر تو وہ دیک کے میرا دماغ خراب گیا میں نے کو یہ کیا چیز ہے جو کچرے وہ کچرے دان میں نہیں پنک رہے پانی میں پھییک رہے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے
تو ہمارے یہاں کیا پولیتنرا یوز ہو رہی ہے آج کل ان سے پردوشن بہت فھیل رہا ہے اب آپ کو پتا کہ اپنی سرار نے دو ہزار بیس میں ہی پولیتن پہ بین لگا دی تھی ماشاء اللہ اچھا کام کیا کہ اپنی سرار نے دو ہزار بیس میں سےئے بیل لگاتی تھی لیکن کیا ہو رہا ہے باجی میں ہم دیکھ رہے ہیں نا آس پاسب نہیں تو پالتن وغیرہ جی جی بھائی لیکن ہم دیک رہے نا آ پاس اپنے تو پولیتھین وغیرہ کچرے یہ جگہ مل رہے اپنے کو
پابندی تو لگا دی سرکار نے پر اس پہ عمل تو نہیں ہوا نا وہی تو بات ہو جاتی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت
ہوں
عمل بھی ہو اچھی ہے لیکن آپ کو معلوم کہ اپنی سرکار نے اپنے لیے کچرے والی گاڑی لگا رکھی ہے اپنے لیے ڈسٹ بین لگا رکھے اپنے گھر کے باہر تو ہم کچرا اپنے ڈسٹ مل نہ سکا کچرا کلا کچر الگ الگ تو ہم الگ الگ کیوں ڈال دیہ غلطی سرار کی نہیں ہے اب غلطی ہماری ہے کیونکہ پولیتن کو تو سرار نے کرتی بین اب تو وہ یوز کر رہے ہم اس میں غلط ہے ہماریاں و میں تو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی یوز کر رہے
اتنی لوٹ گئییا
سبحان اللہ سبحن اللہ بات بہت اچھی فرمایا آپ نے بٹ پرابلم یہ ہے نا کہ جب اپنے اللہ تعالی نے فرما رکھاائے گی تو آپ اچھی طریقے سے رہو اچھے رہوی تو آپ کی سیٹ بھی اچھی رہے گی بٹ تو ان پہ دھیان نہیں دے پاتے پھر بھی کیا کرتے جیسے کہ کوئی گندگی کوئی کچرا کوئی بیماری ہو رہی ہے ان کی ابھی جیسے پانی میں انہوں نے پولیتھین وغیرہ کچرا وچرا پھینک دیا اور ایکسپائری ٹیبلیٹ گولی دوائی فیک دنوں نے بہت ساری تو وہ پانی میں خدا نخاستہ اللہ کی کرم سے کبھی کبھی اپناپ دل ہوتا ہے جیسے ہمارا دل ہوا تھا گھوم جانے کا تو ہم گئے گھومنے اور وہاں پانی صاف ہوتا ہے تو نہاتے بھی صحی ہے ہم تو اگر ہم وہاں نہا لیتے تو کیمیکل کا پانی ہو چکا ہے پورا تو خدا نقواست و پانی اپنے منہ میں بھی جاتا اگر وہ ہمارے مومممی جات ہے ہمارے سات کچھ بچے بھیاتے یاھر ہمار پہلے کچ بچے بھی جاتے چکے وہاں پہ تو وہ پانی ان کے منہ میں کہ اتنا بار تو جاتا ہی ہے پانی ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کوئی نہاتا ہے تو اس کے منہ میں پانی چل ہی جاتا ہے بائی چانس
ہوں ہ ہ
تو اگر ہم نہ آئیں گے تو ہمارے منہ میں بھی اہر سی بات ہے تو کیا ہوتا کہ اس سے ہم بیمار پڑیں گے پہلے تو پانی سے کیونکہ وہ پدوشن ہو چکا ہے پانی بالکل خراب ہو چکا ہے کیمیکل کی وجہ سے اس کو پھیل
یہی ہے نا جو یہ جو آلود گیا اس کے کن ماحول خراب ہو رہا ہے نا تو مطلب یہ جو بیماریاں ہو رہی ہے د دیکھو ہماری صحت پہ بھی اس کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں
ماشاء اللہ بہت اچھی بات بوللی آپ صحت پہر کیوں نہیں پڑے گاجی ر پڑے گا صح پہثر جب کوئی ٹبلٹ ایکسپائر ٹیبلٹ ہو ہم کا لیتے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے توپ سوچو نا اس کے اندر کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے کتنی ٹیبلیٹس چیز پڑی ہوئی ہے کچھ کچھ لوگ تو بہت گندی گندی چیزیں بھی پھین دیتی ہے اس کے اندر تو وہ کیمیکل سے گل کے پ پ نہیں کیا آشن کرے گا اپنے کسی کی باڈی پہ الرجی ہو جاتی ہے نانی کے بعد وہاں پہ کسی کی طبیعت خراب ہواتی ہے اگر تو چھوٹے بچے ہو نا تو ان سے سیح نہیں ہو پاتی ہے وہ خد نکاست کبھی کبھی وہ بھی شکار بن جاتی چیز ہوگا اب وہ جیسے بھی جانور ہے بس وہ بول تو نہیں پاتے اور کیا کیا نہیں کر پاتے ہمارے خدا نے خدا نے سب چیزیں بنائی ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے بنائی ہوگی ساری چیزیں تو بس وہ بےچارے جانور بول تو نہیں پاتے اور سب کچھ کر پاتے انسانوں کی طرح اب خدا ن کہا تو وہ بھی پانی پئیں گے صح ان کو تو یہ تو نہیں کہ ب ان کو نل چلا کے پانی پی لیں گے خود ایسا نہیں کر سکتے وہ ند تالاب میں جا کے پانی پئ گے وہ یا پھر کچھ گڈھا ہوگا پانی بھرا ہوگا وہاں پہ تو وہاں پئیں گے وہ اگر وہ ندی نالے کا پانی پیئیں گے
مطلب وہ تو جو ہے مطلب ہم انسانوں پہ ہی مطلب وہ ڈیپینڈ کر نا ہم پہ ہی مطلب وہ ہ
بٹ یہ وہ پانی پیئیں گے جانور تو ان کی بھی طبیعت بگڑے گی وہ بھی ایک انسانی ہی مان لو آپ چاہے ان کو ہم جانور کہتے ہو بول ہی نہیں پاتے بٹ وہ بھی ایک فیلنگ لے کے چلتے اپنے دل میں وہ بھی ایک خدا کو لے کے چلتے اپنے دل میں کہ اپنے کو بنانے والا میرا رب ہے تو اپنے ساتھ یہ بھید بھؤ کیوں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے
ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے تو پھر دیکھو مدرس میں جاتے تھے مجمون وغیرہ بچپن سے ہی مطلب یہ مجمون کرتے آ رہے ہیں نا چھوٹے آلودگی پہ مطلب پر اس پہ ہم لوگ غور نہیں نا فرما رہے اس کے نقصانات ہمارے ہاں اس کے نقصانات جو ہے ہمارے ذہن میں ہے ہمیں پت ہے کیا نقصانات ہے پر ان کو مطلب ہم عمل میں نہیں نا لا رہے کہ ہمیں کیسے صحی صفائی رکھ
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بولی باجی آپ نے آپ نے یہ بات بولی ن کہ مدرسے میں جاتے ہیں آ کو سب کھ سھ ماشاء اللہ باجی آپ نے بہت صحی بات بولی مرس سے میں جاتے ہیں ہمیں سکھاتے بھی ہے ہم سیکھتے بھی ہیں ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن ایک چیز بتانا باجی جب وہ بچہ مدر ا نہیں جائے گا تو املکار سے کرے گا وہ دین کی تعلیم نہیں لے گا تو املکار سے کرے گا وہبھی ہم بولتے رہتے ہیں کہ اب آپ نماز پڑھو آپ یہ کرو وہ کرو اب بولتے لو باب نہیں ملتا میں تو نماز پڑو نا بھائی جان سکون ملے گا آپ
ہاں وہ تو صحیح فرمایا
جسے میرا خدا نے بتا تا ہے تو میں ساری چیزیں بتا کے بھیجا ہے تو ان کے حساب سے رہو آپ
صحیح فرمایا
خود گندے مت رہو دوسروں کو بھی گندا مت رہنے دو صاف پاک رہو صحیح رہو آپ لوگ آپ کی طبیعت بھی درست رہے گی آپ بھی ٹھیک رہو گے کی فیملی بھی ٹھیک رہے گی اگر آپ ہی کچھ غلط کام کرو گے گندے رہو گے آپ ہی تو آپ کی فیملی بھی بھی اثر پڑے گا
وہی ہے نا گندگی سے انسان کا جسم خراب ہوتا پھر ہمیں ڈاکٹروں کی طرف روخ کرنا پڑتا ہے
تو وہی کہنا چاہتا ہوں باجی جیسے کہ اگر کسی نہا لیتا ہے اس تالاب میں تو وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے تو خدا نقاستتا وہ گندگی ان کے گھر والوں کو بھی لگتا وہ وہ بدھبو مطلب کہ وہ بدھبو ان کے گھر والوں کو بھی آتی وہ خدا نہ خواستہ اگر الرجی ہو جاتی تو کسی ان کے مان لو گھر پہ جا کے ان کی بیٹی کو اٹھاتا وہ گودی میں کھانے کے لیے یا ابو سے ہاتھ ملاتا ہے کچھ بھی کرتا جو بھی ظاہر سی بات ہے تو ان کے بھی لگ تی وہ چیز تو یہ ذمہ داری اپنی ہے تاکہ یہ کچرا نہ پھیلے کیونکہ یہ کچرا پھیلانے کی شروعات بھی ہم نے کی ہے
صحیح فرمایا آپ نے
آپ دیکھ لو کہ اپنے لی
ہم دیکھتے گلی محلوں میں دیکھ لوگ کیسے کچرا پھیلا رہے ہیں نا مطلب دیکھا ہے میں نے مطلب کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ کچرا پھینک جاتے ہے سوچتے نہیں کہ دوسرے لوگوں کو کتنی دقت آئے گی
جی باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کچرا سرار نے گاڑی لگا رہی تھی تو کچرے میں اس میں پھینکوناا عام طور پہ روڈوں پنیک دیتے ہیں بٹ ٹھیک ہے روڈ بھی صاف ہوتا رہتا ہے روڈ لیکن ڈسٹ بین میں پھینک دینا آپ اگر وہاں سے نکل رہے ہو تو آپ
ہم نے تو اپنے گھر پہ بھی دو دو ڈسٹ بین لگا رکھے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ باجی ماشاء اللہ صبحان اللہ الحمد للہ اچھی بہت اچھی بات کہی آپ نے میں نے باجی اپنے گھر کے باہر ایک بورڈ لگا رکھا ہے کرپیا کر کے کچرا میرے گھر کے باہر نہ ڈالے ڈسٹ بین میں ڈالے میں نے ڈسٹ بین رکھ رکھا ہے وہاں پہ تو باجی اس چیز سے پروابلم یہ ہوگی کہ اپنے کو جینے کے لیے دو چیز چاہیے ایک تو پانی چاہے اپنے کو ایک آکسیجن چاہیے اپنے کو
صحیح فرمایا آپ نے
پانی خراب ہو جائے گا پانی ویسٹ ہو جائے گا جیسے کہ اب وہ تالاب کا پانی ہے اس میں کیمیکل وغیرہ ساری چیزیں ریپر اوپر ہوگی وہ ساری چیزیں اس کے اندر گھل گی تو پانی پینے لائق نہیں رہا اب باجی وہ
صحیح بات ہے
وہ پردوشن ہو گیا وہ پردوشن پھیل رہا ہے اس کا اب آ کو پتا اپنے کو آکسیجن پڑ پودوں سے ملتی ہے اگر آپ نے بہت سی چیزیں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کو یا پھر پلیتھین وغیرہ کو اکٹھی کر کے جلا دیتے ہیں لیکن وہ دھوئے نا پیڑ پودوں میں جاتا ہے وہ بھی سانس لیتے ہیں وہ بھی انسانی مان لو آپ ان کو بس وہ وہ بھی
ختم تھوڑی نہ ہوتی ہے وہ مطلب جس زمین پہ گرے گی اس کو بنجر کر دے گی پھر وہ
بنجر کر دے گی باجی کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز ہے نا اب کوئی جانور ہوتا ہے جیسے گائے ہوتی ہے کتے ہوتے ہیں بلی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے جانور جو ان کو کھا لیتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی سانس بھیھٹک جات ہے ان کی ان کی وجہ سے ان کا خدا ن کااش سے انتقال بھی ہو جاتا ہے
تو وہ غلط اپنی ایک تو وہ جانور اپنے بھروسے آئے ہیں تو ہم ان کو کھانا کھلائے ایک دو روٹی دے دیں ان کو جبکہ ہمارے گھر میں ماشاء اللہ دیک اللہ کا کرا ہے باجی کہ بھائی بھوکے سوتے نہیں ہے بھوکے اٹھتے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے میرا خدا بوکا سلاتا نہیں بوکا اٹاتا ضرور ہے لیکن یہ میرے گھر میں دو روز دو روٹی ایکسٹرا بنتی ہے تاکہ وہ کوئی آ جائے نا یا تو کوئی مہمان آ جائے تو ان کو کھانا کھلا دیتے ہم یا پھر کوئی جانور آ جائے تو ان کو ڈال دیتے ہیں
نہیں نہیں چلو مہر اللہ کی دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا کچھ بخشایا تو پھر مطلب ہمارا فرض بنتا ہے ہم مطلب دوسروں کا بھی دھیان رکھے نا پھر
جی باجی جی باجی کیونکہ میں نے خدا نے بولا ہے کہ کس روپ میں کس طریقے سے کون سی جگہ پر تمہارے گھر کے باہر فرشتے آ جائے تمہیں کوئی معلومات نہیں ہے تو اس وجہ سے کسی کو بھی چاہے وہ تم سے مانگنے والا ہو کتے ہو جانور ہو جو بھی ہو اس کو خالیات مت بھیجو
صحیح فرمایا
تو اس کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے خالی ہاتھ
ہاں سبحان اللہ آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے
تو باجی یہ اپنی سوچ ہے نا تو یہ اوروں کو بھی سوچنا چاہیے باجی یہ سوچ تاکہ اپنا دیش دیش اگر ہم دیش کو صیح رکھیں گے یعنی کہ اچھی طریق سے مینج کریں گے سوچواد اھبیان چلائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوگا اپنے گھر سے
ہاں نہیں ہم بھی کریں گے آپ اس سے بات کر کے بڑا اچھا لگا چلو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی روبرو ہو
جی با جی ماشاء اللہ آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے فی امان اللہ باجی فی امان اللہ باجی خدا حافظ
خدا حافظ